وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تالی و برکاتہ جی الحمد للہ آپ حکم بتائیے
ہمارا بھی اچھا ہے
کیا کر رہے ہیں
کیا کریں گے آرام کر رہے تھے آرام کرتے کر تو یاد آئے گا کہ ایک میرے بھائی ہیں اس کے پاس کال کر لیتے ہیں
ہمم
جی کھانا وانا جی جی کھانا کتنا ہو گیاپ بتائیے ا چلے
ہاں کھا لییے ہم بھی
ہمم کیا کیا کھا تھا تو
یہی گوشت چاول تھا
چن رشت دار ن ف درجی میں پڑھائی جی جی مدرسے رہتے ہیں ہم نے
کون سا جواب پڑ رہے ہیں
بر جماعتیں کے دادیا
حافظ ہوں گے
ا بھیی حافظ ہیں ماشاء اللہ ملو کی دوو سے
جی
تدلوں کے دور سے حاصل بھی ہیں
ہ رہنا بھی چاہیے
ہاں جی آپ کس درجے میں پڑھائی کر رہے ہیں
ہم تو ابھی اولا میں ہیں
اولا میں
ہمم
ا در درسل آاد ہے یہیں پر پڑے تھے روز
نہیں نہیں بگھاروں میں کھڑے تھے
بگاڑوں میں
ہمم
کتنے دن بگاڑوں میں رہے تھے
ہی ایک سال رہے تھے
ایک سال
ہمم
وہاں پہ کتنے بچے رہتے ہیں بگاڑو بگاڑو میں
وہی تین چار سو
تین چار سو بچے رہتے ہیں
ہممم
ہاں کھانا پینے کا کیا سسٹم ہے
کھانا پینا ہوا اچھا ہے
ہمم یہاں سے بہتر ہے وہاں
ہاں یہاں سے بہتر ہے
بس وہی کبھی جبھی کب کھی خراب بھیتا ہے کانا اچھا ہے وہاں پہ
او ح ل میں
ج
ہمم کلاس کہاں پہ مطلب پڑھ پڑھنے کااں میں بیٹھتا ہے لڑکا لوگ مسجد میں جا مدرسے میں
نہیں نہیں مدرسے میں پڑتے ہیں
ہاں
یہاں پہ مسجد میں ہوتی ہے نا
ہاں مھے میں
آپ اس سے پہلے کہاں پر رہے تھے
ہم اس سے پہلے باقی مدرسہ میں پڑھتے تھے جو کہ پلانے میں پڑتا ہے
ہاں اب اچھا پڑھائی ہو رہی تھی
ہاں ماشاء اللہ اس کی پڑھائی وہاں بھی بہتر ہے
ہوں کتنےتاد تھے
وہاں پ کل پانچ چ پانچ استاال سے
ہ اور یہاں پہ کتنے ہیں
یہاں پہ تو کہاں ہوتا ہے تین ہوتا تھا تین چار گف جی
ہوتی ہیں
ہاں یہاں بھی مفتی صاحب کافی محنت کرواتے ہیں بھائی یہاں بھی ا کی بڑائی
کون کون سا جماعت ہوتے ہیں
یہاں تو مطلب کوئی ساری جماعت ہو پڑھانے کے لیے پڑھا دیں گے لیکن اکیلا کی وجہ سے زیادہ بچہ کو نہیں رکھتے ہیں درس نظامی میں جی
یہاں بچے کتنے ہیں
یا یہی کرمی ل کے ساٹھ ستر بن گیا پچاس ساٹھ
ہاں
ج جی
کتنا بڑا مدرسہ ہے
انن منزلہ مدرسہ ہے
ہوں
تن منزد ہے سامنے میں مسجد ہے ہ مولانا مسجد نام ہے مسجد کا
ہی
م دس ایکوں ل لوون لام ہے
اور ادھر ادھر پاس میں اور مدرسہ ہوگا
ہاں پاس میں مدرسہ ہے جس کا ایک کا نام ہے مدینۃ العلوم نام ہے شاید اور بھی ادر سے ہیں لیکن مجھے پتا نہیں ہے کیا کیا نام ہے
ہوں
ٹھیک ہے ایک خدر ہی مدرسہ ہے گاندھی میدان کے طرت گاندھی میدان دیکھ رہے ہیں نا
ہاں ہاں
ہاں تو گاندھی میدان کی طرف ایک مدرسہ ہے لیکن نام نہیں معلوم ہے کہ کیا نام ہے
تو سب کا نام تھڑی نا معلوم رہے گا
جی جی اور بتائیے آپ کے گھر میں سب خریت س ہیں
ہاں سب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ
ہم لوگ تو پانچ ہیں
تو بھائی کتنا ہے
بھائی دو ہیں بن تین ہیں
ہ تو سب سے چھوٹے ہیںاں
نہیں ہم سب سے بڑے ہیں
اب سب سے بڑے ہیں خ چلیے ماشاء اللہ تو پورا پوری پڑھائی کرنے کی یہ ہے خواہش ہے
پوری پڑھائی کریں گے تو خواہش نہیں ہے اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے
ا گھر کی ذمہ داری بھی ہے تو ہے نا
ہوں
وہ بڑے ہیں تو گھر کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے اور بتائائے فون وغیرہ رکھتے ہیں آپ اپنے پاس
نہیں نہیں ابھی چھوٹا ہے تب
کتنا ومارا ہو جائے گا آپ کا
وہی بارہ تیرہ سا
بارہ تیرہ سال ہو گیا ہےار
تو شادی وادی تو ابھی نہیں کریں گے
نہیں نہیں ابھی جلدی سادے کیسے کریں گے
بارہ تیرہ سال میں ہے نا
ہاں
ہ اور گھر میں بات چیت ہو سی ہے میرا ہو گیا اٹھارہ ہو گیا تھی
تو اب تو آپ شادی کریں گے
جی جی انشاء اللہ کریں گے شادی ہوں کیا آپ بول رہے تھے ابھی یہ آپ کا گھر آپ کا بھی گھر دھورکی میں ہے
نہیں نہیں ہمارا گھر رمناک طرف ہے
رمنت رہا
ہاں
اور میں اس مدرسے میں ادھکتر زیادہ تر ا دھورکی کا ہے اس مدرسے میں زیادہ تر دھورکی کے لڑکے ہیں
ہاں اس م سے دھرگی کا اسٹاف ہے ان چ زیادہ دھرگی ہی کے ہیں
ہاں گڑوا سے کتنا دور پڑتا ہے آپ کا گھر
رمنا سے ہے
ہ گڑا ہو سے
گڑھوا سے وہی بیس کلو میٹر
بیس کلو میٹر
ہوں بیس نہیں ہوگا اب اٹھارہ ہوگا
ہاں مان لیجے بیس سے اٹھارہ بیس ہ اور اور بتائیے آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
وہی پیڈر کا کام کرتے ہیں
ٹیلر ہیں
نہیں نہیں بیلڈر کا کام کرتے ہیں جو بیلڈنگ وغیرہ مارتے ہیں نا
ہاں ہاں
وہی کام کرتے ہیں
ا ڈیٹا
ہاں
بڑھیا ہے تب او ٹنٹ واللا ٹنٹ
ہ نہیں نہیں ڈینٹر ڈینٹر
جنٹ
جو گاڑی گاڑی وڑی سیدھا سھا نہیں کرتے ہیں اور بلڈنگ وغیرہ مارتے ہیں وہی ہے
یہ کیا ہے
ہیلو
بولے یہ ڈینٹر کیا ہوتا ہے
وہی جو بیلڈنگ وغیرہ م آتے ہیں نا
ولڈگ وغیرہ ہاں ہاں
اسی کو بولتے ہیں ڈین پ
اچھا
تو وہی ہے
وہی کام کرتا اپنا دکان ہے ہ
ج
کہاں پہ راستے کہاں پہ ہیں
رہتے ہیں ادھر ارے نام کیسے ہے یار نام نہیں پتا ہے
او چلیے کوئی نہیں تو ہم لوگ ہنم میں گھر گئے تھے
ہاںگ آتیے
ایسا تیوار کیسا کیا
تہوار اچھا اچھا من ہے
اچھا من ہے نا
ہ آپ گئے تھے
جی جی ہم بھی گئے تھے ہم لو کئی کرھر تو اور بہت اچھا نکلتا ہے جلوس وغیرہ اچب بھی بند ہ تازیاں بھی بنتی ہے کہ پر پچاس ہزار اسی ہزار ایک لاکھ ڈھ ہزاکھ باتری طر سے ہے بھی بکس بھی آتا ہے ڈی جے ایک لاکھ ڈڑھ لاکھ دو لاکھ کے اس طرح سے آا ہے کمپٹیشن ہوتا ہے
وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے
جی جی
تو مدرسہ کب آئے ہیں
مدرسہ پچھلے یہی س نیچر کےتوار پر آئے تھے
ہوں ہ تو کتاب پڑھاتے ہیں تبھی کتاب ختم نہیں ہوئی ہوگی
نہیں کتاب ختم ٹوٹل مان کے چلیے کہ سب کتاب ختم ہو ہی گئی ہے ایک کتاب بچی ہوئی ہے
دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہی کتاب یہ دوسرا ہے
وہی کتابیں ابھی جو ختم ہوئی ہے اسی کو دوبارہ ش پڑھ رہے ہیں پھر وبیلا اول شریف کے بعد نئی کتابیں پڑھیں گے
ہوں ہوں
جی دوسری کتابیں کتابھی لگ شرو کے بعد اسٹارٹ ہوگا
آپ حافظ کہاں بنے ہیں
ہم حاظ پنکھی میں ہی بنے ہیں
پ میں ب گ پانک میں کی سال کی سال پڑھے ہیں پاناکی میں
پانچ میںائی چار سال جی چار پانچ سال یہاں پڑے ہیں
پہلے پہلا مدرسہ آپ کا کون سا ہے
پانٹی میں ہی ایک نام کرتے کیر کی وہی مدرسہ ہے فرسٹ مدرسہ
جی جی
جی ہم تو بہت مدرسے میں پڑھے ہیں بٹ زیادہ تر ہم پاناکی میں ہی رہے ہیں اپنے علاقہ میں ہی رہ کے پڑھے ہیں
ہوں
جی جی
ہاں
ازان ہو رہے ہے
تو نماز وماز پڑ لیے جمہ کا
ہاں جمعہ کا پڑھ لی ہے سر کی اذان ہو رہی ہے تو اصل تو سر کے ا بھی پڑھنے جائیں گے نماز
ہوں
ہوں ہ
ہاں
آپ فجر میں اٹھے تھے نماز کرنے کے لیے
ہاں اٹھے تھے پر پڑھ نہیں پائے تھے
ہ اچھا مکطب روم میں گئے تھے حافظ صاب
ہاں ہاں حافظ صاحب کے روم میں گئے اٹھے پھر حافظ صاحب گئے ہم بھی سو گئے
او
تو
ایسا کرتے ہیں کیا کیای
کبھی کبھی کرتے ہیں ہ
چلیے کوئی بات نہیں مفتی صاحب کب تک آئیں گے
مفتی صاحب سے آئیں گے کل تک
چلتا گیں گے
ہی
ہ بی کہ ہو یہ تو معلوم ہوا ہم کو بھی
ہاں تو ہم کو ہی معلوم ہے
جی
اب کل آئیں گے